ہلو
اللہف السلام علیکم
وعلیکم السلام ہ ایسی ہو
میں تو کیریئر سے ہوں آپ سناؤ آپ کیسے ہو
میں بھی گھیرے سے ہوں اے اللہ کے تعالی کے مہربانی یہ رہتا ہوں رحم و کرم ہے سب ٹھیک ہے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے بڑھیا ہے
جی جی میں بھی ٹھیک ہوں آپا اور خیریت سے ہوں آج صبح جیسے ہی باہر نکلی موسم دیکھ کر بالکل دل خوش ہو گیا آج تو میرا آج کا نظارہ دیککھھ کر آپ کی یاد آئی آ پاس تو سوچے چلو آج آپ سے بات ہی کی جائے
جی جی بالکل بالکل آج کا موسم تو واقعی بہت ہی دلکش ہے آج تو مجھے بھی بالکل صبح اٹھتے سے ہی باہر جیسے ہی باہر نکلی موسم کو دیکھ کر دل بہت ہی خوش ہو گیا
جی جی آپا بالکل ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہیں اور آسمان بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا آپا
جی ہاں جی ہاں کئی دنوں کے بعد ایسا خوشنما موسم دیکھنے کو ملا ہے
جی ہاں صبح جب میں نے دروازہ کھولا تو تازی ہوا کا جھونکہ آیا اور ساری سستی دور ہو گئی آا آج تو میری
ہاں ہ ہ وہ ہاں ہاں بالکل صحیح کہا گرم گرم چائے اور موسم خوش نما ہو تو کیا ہی کہنے ہیں وہاہ مجھے تو مزے ہی آ گئے
جی جی مجھے تو ایسے موسم میں گھر کی بالکنی یا آنگن میں میں بیٹھنا بہت پسند ہے آپ کا وہ باہر کے نظارے دیکھے اھنا اور ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھانا بہت اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل ا آج صبح پرندوں کی چہچہاٹ بھی بہت زیادہ ہی سریلی لگ رہی تھی
جی صحیح کہا قدرت کا ہر منظر آج بہت ہی پیارا لگ رہا ہے نا آپ
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو ویسے موسم کا اثر انسان کے مجاج پر بھی پڑتا ہے اگر موسم اچھا ہو تو انسان بھی ایک دم خوش لگتا ہے اور اگر موسم گرم ہو یا کچھ ایسا ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان بھی چڑچڑا سا ہو جاتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ کا اچھا موسم ہو تو دل بھی خوش رہتا ہے اور کام کرنے میں بھی من لگتا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بھی سکون ہمارے دل کو بھی سکون دیتا ہے
جی جی جی بالکل جب بہت زیادہ گرمی یا عما سوکھ ہو تو انسان جلدی تھک جاتا ہے اور کچھ کرنے کا ان کا اس کا من ہی نہیں کرتا ہے
منا اپ اپنیل اس لیے آج اج جس موسم کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ اپ اپنے کو کہ ہر روز ایسا ہی موسم بنا رہا ہے اللہ تعالی اپ ہمیں ایسا ایسا ہی موسم ہو بنائے رکھنا
جی جی بالکل شکریہا کرنا چاہیے اور مجھے تو بچپن کی یاد آ جاتی ہے
ک سی یاادپ
جب ہم ایسے موسم میں باہر بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے اور ٹھنڈی بھی ہوا کمج مجا لیتے تھے
ہاں واقعی واقعی آپا آپ نے تو بالکل صحیح بات کہی ہے بچپن کے دن بھی کیا دن تھے نا آپا
ہاں اس وقت چھوٹی چھوٹی چیزیں چیزوں میں بھی بہت خوشی مل جایا کرتی تھی ا سمے نہ کچھ فکر ہوا کرتی تھی نہ کچھ نہیں بس کھیلنا کودنا ٹھنڈی ہوا اور مجھے تو جو ہلکی ہلکی بارش آتی تھی نا تو میں تو اس بادش میں بھی بہت باہر کھیلتی تھی مجھے میری امی چلایا بھی کرتی تھی کہ وادش شادی ہے آ جا اندر لیکن میں تو اس بارش میں بہت باہر کھیلنا مجھے بہت اچھا اچھا لگتا تھا
کچھ بھی اگر انسان قدرت کی نعمتوں پر غور کرے تو دل کو سکون ملتا ہے آپا
نہیں
جی جی جی آپپ آج میں نے دیکھا کہ میرے پودے بھی بہت تازہ اور خوش نظر آ رہے ہیں جب ان پر ہلکی ہلکی بارش ہوئی نا آپا تو ان کے پتے اور یہ ایک دم کلل ایک دم کھلے کھلے ہو گئے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں ان کو
جی جی بالکل موسم اچھا اچھا ہونا تو پیڑ پودوں میں بھی نئی جان آ جاتی ہے پیڑ پودے بھی ایسے ترو تازہ لگتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہمارے من کو ہمارے دل کو جو سوکھ کون ملتا ہے نا اس کی تو کیا ہی بات کروں میں ابپ
صی کہاپا حجیلی دیکھ کر آنکھوں کو بھی راحت ملتی ہے اور دل کو بھی بڑا سکون ملتا ہے
جی مجھے تو ایسے موسم میں سیر سنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے
اچھا آپا اور آپ سناؤ
ہاں اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے صحت کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ایسے موسم میں ویسے صحت بھی بہت جلد خراب ہو جاتی ہے ٹھنڈی ہوا لگ یہ تو سردی جو کام وغیرہ ہو جاتا ہے
اور پھر تو موسم کا مزہ اور بڑھ جایا کرتا ہے نا آپ کا اگر ٹھنڈی ہوا ہو بارش ہو تو موسم کا مزہ تو پھر اور بھی بڑھ جایا کرتا ہے
ہاں ہاں بالکل مزہ تو بڑھتا ہی ہے لیکن صحت بھی اس لیے جب موسم اچھا ہو تو تھوڑا وقت باہر ضرور بتانا چاہیے ہمیں جچ
جی جی آج کل کے لوگ زیادہ تر گھروں میں ہی رہتے ہیں لیکن آپا باہر نکلتے ہی کہاں ہیں لوگ اور موسم کا لطف ہی نہیں اٹھاتے ہیں ٹی وی موبائل کلیننگ میں بزی رہتے ہیں اور باہر کے
بس آج کل کے بچے لوگ لوگوں میں یہی تو بات ہے کہ وہ باہر کا نظارہ باہر کا موسم دیکھنا ہی نہیں چاہتے بس موبائل میں اور ٹی وی میں ہی لگے رہتے ہیں
جی اس سے تازگی بھی ملتی ہے آپ باہر کا موسم سے اور دل ہلکا محسوس کرتا ہے جبک آپ اگر باہر تھوڑا نکلو گے باغ بغیچوں میں گھومو گے ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھاؤ گے نا تو آپ کی صحت بھی بہت اچھی رہے گی
جی جی ہ صحت پ بت و ہے صحیح تھا صرف کھانا دینا کافی نہیں انہیں پیار اور توجہ بھی چاہیے
جی جی صحیح فلما آیا
پیڑ پودوں کو بھی بچوں کی طرح رکھنا چاہیے اور تازے تازے ہوتے ہیں بچے چھوٹے بچے کے ساتھ جب ہم گھومنے جاتے ہیں نا ایے اچھے پچتے وہ موسم میں تو بچے بھی پیڑ پودوں کو دیکھ کے کتنے خوش ہوتے ہیں نا
جی جی صحیح فرمایں آپ آپ نے مجھے لگتا ہے کہ انسان موسم انسان کو شکر گزار بنانا بھی سکھاتا ہے
اے ہمیں اور ہمیشہ ہی رہنا چاہیے بچی ہیں نا اللہ تعالی یہ سب ہمیں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہی ہمیں ملی ہے
صحیح کہا آپ آپ نے کیونکہ ہر موسم اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی نعمت ضرور لے کر آتا ہے آپا چاہے وہ ٹھنڈ کا ہو چاہے بارش کا ہو چاہے گرمی کا ہو کیسا بھی موسم ہو
اللہ تعالی ہمیں اچھی اور فائدے مند چیزیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو توفک عطا فرمائے
جی جی صحیح کرمایا اپنے ا پا اور ایسے موسم میں دل چاہتا ہے کہ کام جلدی ختم ہو جائے اور تھوڑا آرام سے بیٹھو جائیں ہم تو
امین بہت اچھی بات کہی ان شاء اللہ ضرور
ہیلو اچھا بہن اجازت دو
ضرور انشاء اللہ پھر گفتگو ہوگی
اللہ حافظ
اللہ حافظ
ارے تیری آواز ہے ن ایسی کٹے جی جی